ہ
ہیلو
ہلو السل علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور سب بتائیے جناب
اور اور سب بڑھیا اپنا بتائیے
جی جی الحمد للہ میرا بھی سب بڑھیا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے
اور ابھی کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں بس ادھر ہی آئے تھے پیڑھی طرف گھوم رہے تھے مان کے چلیےبھی تو اگزام تھا ایگزام ختم ہو گیا ہے
اچھا اچھا
ہاں کالج میں ایگزام چل رہا تھا ختم ہو گیا ہے اور ابھی تیاری ہو رہا ہے سیٹیٹ کا ہ تو بھی تھوڑا سوچے کہ گھوم ٹہل کے تو بڑھیا فریش ہو جائے گا پھر آرام سے پڑھائی کریں گے
ٹھیک اور ابھی کا مطلب ابھی کے ماحول سے کیا لگ رہا ہے جٹٹ ابھی نکلے گا یا نہیں نکلے گا
دیکھیے ا جیٹڈ جو ہے وہ آپ کو تو پتاہ ہی ہوا کہ دو ہزار سولہ میں نکلا تھا پہلے جی ڈٹ
ہوں ہوں
اس کے بعد دو ہزار بائیس میں بھی نکلا جس سے کیس ہو گیا پھر بھی پھر وہ کینسل ہو گیا پھر نکلا دو ہزار چوبیس میں پھر کینسل ہو گیا پھر دیکھیے چھبیس میں نکلا ہے
ہوں اچھا اچھا
آگے کیسے ہوگا
ہوں ہوں
ہلو
بولیے
ہاں پھر ا بھی کسے ہو بھی کنفرم بتا نہیں سکتے ہیں لیکنی جو ہے وہ مان کے
نہیں ٹھیک ہے میں نکل جاتا نا
ہاں وہی میں بہت ہے نا
ہاں ہاں
ہاں جو جےٹیڈ جیٹیڈ کے لیے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں جیٹیٹ اگر ان کا نکل جائے گا تو ان کو جاب مل جائے گا
ہوں ہوں
ہاں ہم لوگ ہم لوگ بھی بھرتے ہیں لیکن نہیں ہوا اب دیک کہ جی ٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں بھی کوئی ٹپی کوئی کنفرم بتایا نہیں جا سکتا ہے
تو مان لی آپ لوڈ ڈیجیٹر کیے ہیں تو ڈیجیٹر بریے گا کہ نہیں بریے گا کہ نہیں بھرا تھاا
دیکن ہم لوگ ڈیلیٹ کیے ہیں تو ہم لوگ جیٹ بھر رہے تھے ٹھیک نا
ہاں
تو اس میں نیا نیم نکال دیا ہے کہ اس میں منیمم ایج اکیس ہونا چاہیے تو آپ ہی بتائیے کہ ڈیلڈ آدمی جو کرتا ہے وہ ٹویلتھ کے بیسس پہ کرتا ہے ٹولتھ ٹویلتھ اٹھارہ کی عمر میں ٹویلتھ اٹھارہ کےے پاس ہو جاتا ہے اور ڈی رڈ دو سال کا ہوتا ہے تو اٹھارہ س بیس یعنی کہ اگر کوئی بیس سال میں ڈی ایل ایڈ پاس کر کے اگر بیٹھ جائے تو اس کو ایک سال بیٹھنا پڑے گا تب وہ جے ٹیڈ کا فارم بھر سکتا ہے تو اس میں ہمارے حساب سے جی ڈڈ کا جو ایج ہے جو مینمم ایج ہے اس کو بیس رکھنا چاہیے تھا جو یہاں پہ اکیس رکھا ہے جیک دوارا جب اکیس رکھا گیا یہ یہ توغط ہے
ہاں ہاں
جی
اچھا تو
ملے اکیس سے ایک منیمم نہیں نا اکیس مل اکیس سے مطلب اوپر چل سکتا ہے نیچے نہیں نا
ہاں اکیس منیمم ہے اکیس سے آپ وہ ایج مطلب نیچے نہیں جانا چاہیے اکیس آپ کو اکیس سال آپ کو پورا ہونا چاہیے تو ہم لوگ بھر رہتےے تو ہم لوگ کا دو تین مہینہ لگ بھگ مطلب دو تین مہینے مہینہ باقی تھا اکیس پورا ہونے میں تو اس لیے ہم لوگ کا تو نہیں ہو پایا سیٹٹ پچھلا بار دیے تھے تو نہیں ہو پایا نہیں نکل پایا لیکن اس بار دیکے ان شاء اللہ کوشش تو کر رہے ہیں نکل جائے
سٹیٹ کا اتی سے معصوم سے بات کیجیے نا سٹییٹ والا کتاب صاب سلیبس
اچھا یہ ہمارے معصوم بھائی جی جی جی تو ہاں بات کر لیں گے ان سے ہاں وہ بھی پچھلا بار دیے تھے نا ان کا فائنل ہو گیا اس بار وہ پیپر
سٹ والا کوئی سٹ کے کر رہا ہے تو ہم سے ملے ایک دم ہم اتنا بڑھیا ہم اس کو ہم کر دیں گے کہ کیسنوں س آنکھ مون کے نکال دے گا
جی جی تو ان سے تعلق تک کیا جائے گا رابطہ کیا جائے گا ان سے ج ہاں تو وہ نکال لیے تھے نا ان کو تو خیر معلوم ہوگا ان کو اس سب کے بارے میں نالج ہے بڑھیا
ا نہیں نکلا تھار
ن فیاض کا تو نہیں نکلا تھا اس کا تو رہ گیا تھوڑا مطلب بہت پیچھے رہ گیا آٹھ دس نمبر سے پیچھے رہ گیا تھا ہاں اس کا بھی نہیں نکلا میرا بھی نہیں نکلا مطلب ایسے بہت سے لوگ ہیں نا
بہت اھی ہے ہ مطلب کتاب اتاب سب لیت ہے کہ مطلب کیسے
ہاں ہاں کتاب دیکھیے ہم لوگ کتاب لیے تھے لیکن ہم لوگ کا جو تیاری تھا نا وہ صرف ایک ڈیڑھ مہینہ ہی چلا مطلب جب پتا چلا ہم لوگ کو کہ سیٹیٹ ہونے والا ہے تو میرا لگ بھگ د لاسٹ ڈٹ جو ہے نا جیسے کہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے سیٹ فارم کا اس دن ہم اپلائی کیے تھے ہم کو پتا نہیں تھا ہم کوئی اور بتایا کہ تمہارا سیٹ ہو سکتا ہے پہے تو ہمیں کوئی کنفرم یہ پتا نہیں تھا کہ مطلب جو ڈی ایل ایڈ ہے اس کو پورا ہم کو پاس کرنے کے بعد سیٹٹ بھر سکتے ہیں یا آپ پیئرنگ میں بھی بھر سکتے ہیں لیکن پھر ہم کو پت چلا کہ نہیں آپ ڈی ایل ایڈ میں اگر ایڈمیشن لے لیے ہیں آپ کا فائنل نہیں ہے تو آپ اپیئرنگ میں کر کے آپ سیٹیڈ کا فم بھر سکتے ہیں ج
ہاں نہیں سی ا ڈ تھا سیٹر تو کوئی بھی دے سکتا ہے جیسے کہ ہم بھی دے سکتے ہیں ہم بھی ایلیجبل نہیں ہے اسٹ
لیکن دے سکتے ہیں لیکن آپ کو ایلیجبل مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا یہ یہ میٹر کرتا ہے اگر آپ اسی دے سکتے ہیں تو آپ وہلی ییل نہیں مانا جائے گا اگرپ نکال بھی لیتے ہیں اس کے بعد بھی
ہاں نہیں سیٹیٹ اگر ہم نکال لیتے ہیں نا تو مان لیجیے کہ پھر ہم کو سیٹیٹ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گا آگے
نہیں نہیں نہیں ایسا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہیں نہیں یہ یہ غلط آپ کو کوئی بتایا ہے آپ کو جب آپ کے پاس یہ ڈگری ہوگا ڈی ایل ایڈ بی ایڈ کا اس کے بعد ہی آپ کو سیٹیٹ کا کو ویلڈ مانا جائے گا
ہوں
اگر آپ ایسے ہی دے کے سوچے گا کہ ہم ایسے ہی دے دے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوئی چیز کر لیں گے
تو میرا ایلیجیبل ہو جائے گا تو نہیں وہ انویلڈ ہو جائے گا کو ویلڈ نہیں مانا جاتا ہے ہاں اس کو ہم پتا کیا ہے اچھی طرح سے
ہاں آپ کو اپئیرنگ میں بھی آپ کر سکتے ہیں تب آپ کا ہوگا تو آپ پاس کر کے بھی کر سکتے ہیں تب آپ کا ہوگا مطلب آپ کا ایڈمیشن ہونا چاہیے
ہوں
سمجھے تب آپ کو لیگل مانا جائے گا نا تو لیگل کر دیا جائے مطلب جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ اس کا ایک مہتو ہے تو اس کا مہتو نہیں ہوگا اگر آپ ایسے دیتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن لے کے دیجیے گا تو آپ کو اس کا مہتو ہوگا نہیں
ہ ہاں ٹھیک ہے تو مان لیجیے کہ آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی کمپٹیشن کی تیاری یا پھر
نہیں نہیں ابھی تو ابھی تو کوئی چیز کا تیاری نہیں چل رہا ہے
ہوں تو اگلا سیٹی اگلا سیٹیٹ تب آپ کو کب دینا ہے
ہاں فارم تو بھر دیے ہیں ڈیٹ تو نکل کے آ رہا ہے سامنے کی چھ سپتمبر کو سیٹیٹ پھر سے ہونا ہے تو اب دیکھیے سیکنڈ بار کیسے ہو
اچھا اچھا میں نے ابھی پھر سےھی ستمبر میں مطلب ابھی ڈیٹ نکلا ہوا ہے
ہاں ڈیٹ نکلا ہے پھر سے نکلا ہے فارم تو بھرا گیا ہے دس جون تک لاسٹ ڈیٹ تھا دس جون تک لا جائے بھر دیے ہیں ہاں فارم بھرنے میں لگ بھگ ہم لوگ کا ایک ہزار لگتا ہے پیپر ون کا اگر آپ کو پیپر ون پیپر ٹو دونوں دوں دینا ہے تو آپ کو بارہ سو لگے گا
اور ہم لوگ کا بھیھی ایگزام ہے دس سپٹمبر سے بھی
دس ستمبر سے کیا چیز کرے گا ہمیں
وہ فائیو سیمیسٹر کا ایگزام ہے
وہ فائیو سمیسٹر کا اس سے کتنا سیمیسٹر آتا ہے یہ
ایٹھ ایٹتھ سمسٹر کا دیا ہے
اچھا آٹھو سمیسٹر تھا
ہوں
اس میں پانچواں سیمیسٹر چل رہا ہے چھبیس ہو گیا نا نہ ہاں تو آپ لوگ کو ہم
ختم ہو گیا ہے اور ابھی تک پانچ سمیسٹر کمپلیٹ نہیں ہے
ہاں مان کے چے ابھی چار اور باقی ہے نا
ہاں چار گو ہو گیا چار اور باقی ہے تو سمجھیے تو آپ کو لگ بھگ لگ بھگ یہ س اائیس اٹھائیس انتیس تک بھی لے کے جا سکتا ہے کوئی اس میں کہا نہیں جاتا ستے جب لیٹ کر دیا ہے تو کتنا بھی لیٹ کر سکتا ہے تو اس میں آپ لوگ کو بہت دقت ہے آپ لوگ بات نہیں کی تھے ٹیچر سے کہ کیسے کیسے ہو رہا ہے
ٹیچر کہ بتائے گا یہ این پی یو والا یونیورسٹی نے بتایا بات سب اٹھاتا تب نا سب اسٹوڈینٹ لوگ سب اسٹوڈینٹ لوگ بات کرتا ہے سب پہنچتا ہے اکٹھا ہوتا ہے بات رکھتا ہے پرستتاؤ کرتا ہے سرکار سے مانگ کرتا ہے جھارکھنڈ سرکار جو بھی ہے یونیورسٹی کا ہیڈ ہے اس سے بات کرتا تھا
ارے بہت دقت ہے جی ایجوکیشن جو ہے نا ایجوکیشن ابھی سمجھیے تو انڈیا میں ایک دم گر گیا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ابھی آپ دیکھیے کہ یہاں پہ دلی میں جنتر مندر کے پاس کیسے ہو رہا ہے کوے لے کے ہو رہا ہے مان کے چلیے کہ اب نیٹ کا جو پپر پر ہے وہ بار بار لیک ہونا جو بھی کام ہے مطلب جب سے بی جے پی کا آیا ہے سرکار تب سے سمجھیے تو سب چیز مطلب تحس نہحس ہو گیا ہے
اچھا اچھا تو پہلے تو بی جے پی کے مان لیجیے کاف کا مان لیتا تھا کیسے تھا لیکن اب اب دیکھیے اب ہر ایگزام میں مان لیجیے نیٹ ہے بڑا بڑا ایگزام ہے ہر چیز میں مسلم تھوڑی نا بیٹھے گا
وہی نا
مسلم اسٹوڈنٹ کا ہے نہیں خالی مسلمم اسٹوڈینٹ تھوڑی بیٹھے گا اب سب کو پتا چل رہا ہوگا نا کہ سرک ہے کہ کیا ہے یہ ان بھکت خالی بنایا ہے
اب جیسے کہ جو ہاں کون سرک بڑھیا ہے سب سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کتنا لوگ وہاں پہ ابھی لاٹھی چارج ہوا وہاں پہ بیس بیس اکیس تاریخ کو کتنا اسٹوڈینٹ کو مارا گیا ا لڑکیوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا لڑکوں کو مارا گیا ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے ان کے سر پھٹے پیر ہاتھ توڑ دیے گئے بہت مطلب یہ اتیاچار ہی ہو رہا ہے ایک طرح سے سمجھیے تو یہ ہ سمجھے تو انڈیا کے لیے ایک بلیک ڈے ہو گیا
ہوں
بہت برا ہوا ہے اس بار
بیس جولائی بلیک ڈے ہی منایا جائے گا ایجوکیشن بلیک ڈے ہو گیا ہے
ہاں ایجوکیشنٹ ہو گیا مطلب سمجھے توہس میں اتہس کے پنوں میں یہ لکھا جائے گا
ابھی تک انسن توڑے نہیں ہیں کہ توڑ دیے ہیں
لیکے انسن تو ابھی شاید توڑ دیے ہیں نہیں وہ توڑے نہیں ہیں لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے نیوز میں کہ یہ جو جو پولیس وغیرہ تھے وہاں پہ وہ سادے کپڑے میں آ کے اور ان کو چادر سے ڈھک کے لے کے گئے ہیں ہاسپیٹل جو سونا مانگ چکا ہے ہاں انہیں کو وہ چادر سے لے کے گئے ہیں تو اب دیکھیے کیسے ہوتا ہے آار ابکیشن پہ تو سوال اٹھایا ہی جائے گا
ہو گیا ہے سنے م گ تھ سے
ہاں ان کو چوبیس پچیس پچیس دن ہو گیا آج پچیس دن ہونے والا ہے چھبیس دن ہو جائے گا سر ہوں کم نہیں ہو رہا ہوگا زیاد ہی ہو رہا ہوگا
ہوں
تب سے بیٹھے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ہے بہت دقت ہے ایجوکیشن منسٹر مان کے چلیے استعفہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو استعف دے دینا چاہیے
ہوں دیکھیے وہی دیکھیے بری بش سرک کو اس سے دیش نہیں سنبھ تو خود پی ایم ر ریٹائرڈ لے لیا ہم سے دیش نہیں سبل رہا ہے کوئی دوسرا پردان منتری بنے اب یہاں ہے کہ سیٹ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا
نام ہی نہیں لے رہا ہے جبک جنتا مانگ کر رہا ہے جنتا لوک تانتر کا دیش ہے اور لوگوں کو تنتر منانا مطلب جیسے کہ ایکٹ ہوتا ہے نا کہ سب کا دیکھیے آپ کے گھر میں کوئی دقت ہوگا تو آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں آپ ہی سنبھالیے گا آپ دیس میں کوئی دقت ہو آپ ہی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آواز اٹانے کے بعد بھی اب لوگ سب لوگ مل کے ان کو پردان منتری بناائے اب سب لوگ مل کے کہ رہا ہے کہ آپ پردان منتری سے استعفہ دیجیے لیکن پھر بھی وہ نہیں دے رہے ہیں یہ تو ایک طرح سے غلط ہو رہا ہے بہت زیادہ
ا بھی کچھ نہیں ایکشن لے رہے ہیں
ہ چلی
چلیے اور سب بڑھیا ہے تبھر پھر سے کیا جائے یا پھر ابھی روک لیا جائے ہ سب ادھر بڑ
چلیے ٹھیک ہے تب رکھتے ہیں
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ